ہلو
جی آواز آ رہی ہے میری
آ ج ج اے
اچھے سے آ رہی ہے کہ دھیمے سے آ رہی ہے
بالکل صحیح آ رہی ہے
اک تب ٹھیک ہے
اب تو ایک کام آنا چاہو گی میری آواز نہیں آ گی دوبارہ
ہ اب اتنا ٹھیک ہے آج کا پورا ٹسک کمپلیٹ کر لو
ہ
نہیں تو سے ہ ہو جاتی بتاؤں گا
اچھ
ہ کوئی اور ٹاپک لا ہاں جی
جوں
تو بتائیے تو کیا پڑھتی ہیں آپ
کیا پتی
ہوں
کیا ہی بولوں گی پڑھائی میں ت بالکلپس
تو میرا میتھ سائڈ ہے کہ بایو سائڈ ہے
میرا میت تو بالکل نہیں ہک او پڑ جاتی ہے
ہاں بائیو
نہیں کیا میں نہیں م آرٹ ہے کیونکہ ڈراپ ہو گیا تھا نا
تو پھر اچھا بھی تو پیپر ہوگا پھر ایک سال بعد تو پھر کالج اچھا سوچا ہی نہیں ہے کالج ابھیک ار
اتنے زیادہ تجھے پتا ہے
ہ ہ ہ ہ ہ ہ
سب بتاؤ بڑے آیں شادی وادی کرو تو پھر میں آؤ پریاگراج
اچھا صحی کہہ رہی ہے
پھر پیھے شادی کرو پھر میں آؤ اچھا کتنی سال کی ہوٹ
ہوں اچھا گیس کرو دیکھی نہیں ہوگی تو گیس ڈانس کر گی ہوں آواز سے کیسا لگتا ہے
وستا ہے کہ ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو
ہوں پکڑ تو لیس آئی گ تم ہچ ہچ
سچ میں ویسے کیا آیا تو مجھے
ہوں ٹوینٹی ون ہے
وہ کہ
ٹوینٹی ون کہاں یار کو ٹونٹی کا تو ابھی ہوا ہوں میں مارچ میں
اچھا
اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر ابھی ساڑھے بیس سال کا ہوگا
اس طر میں بھی اٹھارہ کی ہوئی رو اس بار دو تاریخ سے
ہوں
ہوں
ہ تو پھر ٹھیک تم بھی ٹیین ایج سے ہٹ گئی ہو نہیں ابھی کہان ہی ین ٹوینٹی ابھی ایک سال ہے ابھی اس میں
ہوں بڑھیا ہے ایکی سال کی ہوی سال کی شادی کرواے
ہاں ہمھی دو ابھی شادی کرنی کاائے بائی ہے
کرو گ ہ ارے ت بلا ج س میں آؤ پھر ہے نا
ہ ہ ضرور ضرور
اچا لڑکی دیکھو کہس چاہے ایسی لڑکی
لڑکی چاہیے سشیل سندر اچھی ہے بس اور کیا
ملے گی تو آرام ہے اس سیم تو بالکل نہیں ملے گی
اچھا ہمار عیں
اب یہ تو مجھے ملنے کے بع ہی ہو تو چل گا
ہوں میں ہی شبد ہیں
ہوں ڈکگ کر
نہیں یار یہ تو نہیں کرتا
کرا دو ہوگا کبھی
نہیں صحیح میں نہیں کرا ہوتا تو بتانے میں کیا دقت ہے ہمیں دنا نہیں چپاتے ہیں صحی میں نہیں کیا
ٹرائی نہیں کرو گی میں نے ٹرائی کو بولا ہے
نہیں ٹرائی بھی نہیں کی ہے
اوکے چل نک ہو گ نہیں میں پاگلو پیا کچھ بھی
ہوں ہوں ہوں
وہوچ لڑکی ہو اب آج کل کے لڑکے تو ساڑے گلابے سب میں ہے نا
اچھا چنئی میں ڈرنکنگ وغیرہ تو نہیں کیا نہ اسموکنگ کی ہے نہیں ڈرنکنگ کی آج تک
یک پڑی س س لڑکی ب تم کو بدل د لڑکی راتد کیا
صحیح بھیا نہیں کیا ہوں میں دیکو میں کرا ہوں تو بتانے میں کوئی ہاں ایک بار کیا ہوئے تھے بھیا تھے ایسے ہی ہلکا سا دے دیے تھے ہلکا سمندر کیایاد بس مطلب اچھا نہیں لگا تھا پھیک د ارے سگریٹ
اچھا سیکریٹ
بس ایک بار لائف میں اس کے مطلب بات پھر ٹرائی نہیں کیا ٹرائی کیا کبھی پھر اچھا ہی نہیں لگتا مطلب مین یہ پاپا لوگ کرتے نہیں تو پھر میری بھی عادت نہیں
ہے آج تھوا جتنا سریف باپ اتنا خراب ہی بٹا
نہیں نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے بٹ میں نہیں کرتا یار اب دیکھو کرتا ہو تو تو بتان میں کیا دقت ہے جب نہیں کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں
ہوں یہ بھی بات چاہی ہے کہ نہیں کرتے تو میں کر دو بھائی
ہوں وہی تو ہوں تب لڑکی دیکھو پھر آپ جو وہ بھی جو وہ بھی نہ پھکتی ہے
ہاں لڑکی جا کر پ چ
نہیں لڑکی سب بھی بتایا تم بتا ارے لڑکی کرتی ہے چلی
ہاں گیا یہ کررتی ہیں آج کل روڑکیا پرتی ہیں نا
ہوں تو آج کل کی بہت دللی سے سائڈ جاؤ گی تب کر دیں گے
ہاں یہ بات تو سی ہے کان پور میں آ جاؤ م میں تمہیں ایک لڑکیا سے ملواتی ہوں گانجا پینے والیری سے
ہاں
سچ میں میرے آساس سےوگوں سے بالا پڑا ہے
اے باپ ر بااب
سچن بھائی ایو لڑکیوں وہ فس کیا کہ میں کیا بتاؤں تب جا کے میں ابھی یہاں پہنچ
اچ تم بھی گانجا پیتی تھی
بھائی کبھی نہیں میں نے کبھی سگریٹ نہیں ٹرائی کی تو نکان پہنچ گ ہے نہیں مطلب ایسا تھا کہ رینڈملی مطلب میری ایک فٹرینڈ بنے گی ٹھیک ہے
ہوں ہ
ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نارمل ایسی مطلب بات ہونی ہے
اچھا رینڈم مطلب کہن مطلب تمہارے وہاں اچھا اچھا
تو وہ مطلب میں جانتی نہیں تھی اس کو بٹ میری ایسی دو تین فرینڈ کو فالو کر رکھا تھا اس نے تو مطلب پہے جایا تو میں مطلب ریپلائی کرتی اب تھ تو میں ص نارمل ملنے کو بلایا کیا فیس وغیرہ تو پھر میں گئی بھائی ٹھیک ہے میں نارمل گئی نکا پیتی ہو سری نکا پیتی ہو
نہیں حکا تو میں بھی پیتا ہوں اگر تم نے پوھا ہو تو ہو حکا پیتاوں میں تو میں بھی پیتا ہوں
ہاں تو ک پیتی ہوا تو مطلب کیفے گ م نےج کل گا بھائی اب ہو مطلب ڈائریکٹلی ہے میںج ن م کیا یہ وہ بیٹھے بات کیا اس کے بعد بھائی ڈائریکٹ ایک سیکریٹ منگائی ایک مل اپنے لیے تو میں نے کہا سوری بٹ بائی سب نہیں کرتی ہو ٹھیک ہے تو اس نے بولا ار نہیں رائی کر رائی کرو میں نے نہیں نہیں سوری سوری بٹ میں پہلی بار مل رہی ہوں تو ملب میں میں نے بہت عت بولا اس سے کہ نہیں نہیں میں نہیں کرتی ہوں پھر اس کے بع بھائی دھیرے دھیرے ایسےاتوں لگے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے پھر اس دھیرے سے مطلب بولے لے کہ بائیٹ فر تو کرتی ہو ن تھوڑی بہت تو کرتی ہو ن میں بی نہیں بھائی میں نے کہا میں نے بیر تک نہیں کہاں پہنچ گئی بہن میں بہت ملب میں ویسی نہیں ہ جسے تمجھے سج نہیں ہو مطلب مجے بھی تمہارا یہ فیس نہیں پتا تھا ورنہ میں کبھی ملنے نہیں آتی ملب میں نےنے من میں سوچا سا میں نے کہا سوری بہن بٹ میں جاتی ہوں مجھے دیر ہو رہی ہے یہ وہ میں نے ایسے ہو رہیا توئی نہیں بیٹھ ہو یہ ہے وہ بات کرنے میں کیا ہے میں بات کر رہی تھی اس کے بعد بات کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے کرتے بھائی اس نے ہاتھ میں کچھ ایسا لیا عجیب سا ٹھیک ہے اس پیپر لیا اور وہ پیپر کو وہ رول کری ہوتی ہے
ہوں
مجھے بالکل سنس نہیں کیونکہ میں نے کبھییکھا ہی نہیں نہ میرے گھر پہ کوئی کرتا ہے نہ میری ایسی کوئی دوست تھی تو بھائی وہ رول کر رہی ہے میں کہہ رہی ہوں کیا کر رہی ہے بڑھیا اس نے تھوک لگا کے اس کو دم رول کر دیا بھائی میں تھوڑا شوق ت ہاں اس کے بعد اس نے م جو ہاتھ میں لیا تھا اس کا جو بھی تھا اس اس کو اس کو گھرنے لگ تھاھائی اس کو ایسے ٹوک پیٹ کے اس نے جیسے بھی بھرا اس نے جیسے بھی اس کو بھرا ٹھیک ہے پھر میں تھوڑا ڈر گئی میں بھائی کیا ہے کیا ہے تو اس نے بولا کہ ایسا ہو ہے یہ وہ کچ اس کو جلایا وہ دینے لگی نہیں م م م میرے مائنڈ میں چل رہ تھا کہ وہ ہے کیا چیز ٹھیک ہے میں م چل رہات چل رہا چل رہاا بائی ایکار کر کے د کر بائی ب تو یہ میں دیک رہی ہوں پہلی ب عجیب
ہوں ہ ہ اور کیا پھائی میں جب میں کرتی نہیں ہوں تو پھر کیوں کروں
ہاں ہاں وہی چیز ہے اب مطلب اس بار مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ وہ ہوتا کیا ہے تو میں مطلب گھر آئی بھ وہ ایک دم بھنڈ نا چ ن ہو گئی ٹھیک کہ بھڈ ہو گئی وہ آنکھیں آنکھیں ایک دم بھنڈ ہو گئی تھی میں نارمل کھا رہی تھی صرف پاستا اپنا میں کھاتی کاتے میرے من میں چل رہا بھائی میں یہاںس کیسے لونج مطلب تھوڑا سا کے آ گئے تھے کیسے ا کہتے ہیں کہ بھائی کچھ غلط نہ ہو جائے نیٹ ڈرنگ کری لڑکی اس اس کے سھ ایک لڑک بھی تھا ٹھیک ہے اس کا وہ بول دیتی تھی اس کا بوائے فرینڈ ہے ب چو ٹھیک ہے پھر اس کے بد ب مجھے مطلب وہ بہت نشے میںب بہت زیادہ نشیین بہت زیادہ مطلب کچھ زیادہ ہی ہوتی تھی اس کے بعد مطلب وہ مطلب ہوتے جم لگنے لگی
ہ ہ پھر
ہ اب پھر پت ہے کیا ہوا پھر اس کے بعد بھ میں مطلب تو میں اس سے بول رہ ہوں مجھےانا ہے بھ مجھےانا مجھ جانا ہے مھ جانا ہے میں ایس بول رہی ہوں اس کے بعد وہ بول رہی نہیں تم بیٹھو نہیں تم بیٹھو بھائی اس چلایا مجھ پ نشے میں اس کو نہیں پچ بھائی مجھے لگا ایسا اس نے مجھ چ چلاا دیا میں تھوڑا ڈر گئی بھائی وہ مطل تھڑی لسبینٹائ تج جے یہ بھی نہیں پتا بھائی اور زیادہ ڈر گئی ٹھیک ہے اور زیادہ ڈر گئی بھائی وہ مطلب س وغیرہ کنڈے میں بھائی مجھے جانے تھے میں نے نے اپنے ایک دوست کال کیا کیدری سائڈ رہتا تھا کیفے کے سائڈ مجھے پتا میں نے کو کال کیا میںیر نے بھائی تو وہ مجھ جیسے جیے میں نے اس کو ایڈریسیا وہ آیا باہر میں نے کہا تو ا انر جا بھائیجھے کوئی ڈر نہیں میں ت تو اندر آ جا وہ اندرا ہے اس سے کہہی نہیں جائے گی یہ میں نے کہا کیسی نہیں وہ کہہ رہا کیسیے نہیں جائے گی بائی اس کو چوڑو وہ گھر جائے گی میرے ساتھ کہ لگ کہ نہیں جائے گی یہ آج نہیں جائے گی ج میں نے کہا آج بھائی میں اپنے گھر پہ ایک گھنٹہ بول کر آئی ہوں اور ایک ڈیڑھ دو گھنٹہ زیادہ ہو گ تھا ٹھیک ہے بھائی میں ڈر گئی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا جیسے چیننا ہو جے بھائی میرا گھر بھی ڈب رہا ہے یہاں سے پھر اس کے بعد وہاں سے لوں میں نے اپنے اس کو سب مطلب تھوڑا سا مطلب گھباسی گئی تھی وہ اس نے مجھے نارمل ایسسی ہ ہےا وہ کاپ رہی تھی اس ٹائم پہ بس پھر میں نے اس نے مجھے حق کیا کہہ نا پاگل ہو گئی کہ کیا ہو گیاجھ یہ بتاؤ تو پھر میں نے اس کو کچھ بتایا میں نے اس کو بتایا وہ بھائی وہ بھی ڈر گیا تھا تھوڑی دیر تے تو اس نے بولا بھائی اگر ت تو مجھے کال نہ کرتی ہے میں ا بھیھی اویلیبل نہ ہوتا ادھر سائڈ تو کیا کرتی اور تیرا دماغ ٹھیک نہیں ہے تو کیوں آئی ہے ایسا ویسا میں نے کہا بھائی اس کی پوچٹ د کہ نارمل لڑکی لگ جیسی ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کتنا سب کچھ ہوتا ہوگا
ارے آج کل کی لڑکیاں تو اتنی خطر خطرناک رہتی ہیں کیا ب
جی پھر میں نے اس کو ساری چیزیں بتائی تب مجھے پتا چلا ہاں
میں ابھی کرتا ہوں میرے کو ایک سیکنڈ نا
چلسر بولا